ہم ایجز بھی ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیس ہووں
میں بھی ٹھیک ہوں کیا چل رہا ہے آج
آج سب ٹھیک چ رہا آج سناؤ
کچھ نہیں آپھی کچھ ایزام تھا نا آپ کا کل شاید
ہاں چل رہا ہے میرا ایگزام
پیپر کیس ہو گیا
پ ب تو ٹھیک ہی ہوا اللہ تعالی کا شکر آپ سناؤ
میں کیا سناؤ آاپ ہی کچھ سناؤ
میں بس بڑھیا ہوں کہاں پہ ہوں
میں گل پ ہی ہو اسس ٹائم
گھر پہ کیا کرتے ہو
میں بیٹھا ہوں اس ٹائم آپ کہاں پہ ہو
میں ہوں باہر تھوڑا
پوچ د
اور سنا
پوچھنا یا ا بھی پوچھنا
اور کر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ممی پاپا ٹھیک ہے آپ کا
ہاں شکر اللہ تعالی کا سکول کب جانا ہے
انیس تاریخ
بیس تاریخ کو اچھا ابھی کتنے دن بچ چ ہیں
پانچ چھ دن
اچھا گھر میں مزہ آتا ہے آپ کو
ہاں مزا آتا ہے
کتنا
بہت زیادہ
اپ چاہتے ہو سکول جانا ہونا ٹھیک رہے گا یا گھر میں رہنا
سکول ٹھیک ہے مطلب مارننگ ٹائم ہوگی شاید
ہاں ہاں وہ تو بہت ہے جب ہمارا وقت تھا ہوتا تھا نا چھٹیوں کا چھٹیوں کا
ہ
ہم نہیں جا رہے تھے ہم دوبارہ سکول ج آئے ہم گھر میں مزہ کرتے تھے لیکن پھر جانا پڑتا تھا اور ہماری چڑیا لمبی ہوتی تھی بیس دن اور چھوٹیا ٹم ہوتا تھا چھوٹا ٹائم ہوں بارہ دن اور سنا
کچھ نہیں ہے آپ ہی کچھ سنا
میں آپ کو قلم کے بارے میں کچھ سناؤں گا
ہ
قلم کیوں چل رہا ہے بیچ بکھم س یہ بول رہ ہم کیوں چل رہا ہے بیچ و خان سے ل جا کر پوچھے اہل قلم سے یہ جا کر
ٹھیک
قلم سے عجیب اس سب سے گ گلگاری وں ہے تعجب ویر گوہر باریاں ہیں کہیں کہیں یہ بات شاہات بن کر ہوا ہےند پروار یا ستم گھر
ہاں وہ تو سنائی دینا سنا ہو
ملا کر شام شروں بیان کو تو ہےیا جہاں کو کلم
ب بتاؤ سناو سناو درا ک شریف متے
کسی نہ کسی کسی نہ کسی دیکھتے مگر جب سےیب آ کا ایک ٹکڑا کے سر پر پڑتا
ایک نیاباد کھل گیا کیونکہ اس واقعت پ سائنس دان کوشش نہ کر ل اس کے جانوں نے آج ک سائنس ساری خودوخاں کی تربیت کی
ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں
اور ہ ہاں اچھا سمران کیسی ہے سمان
وہ ٹھیک ہے وہ وسے ہی پڑھتیے ہاں نہیں ب کچھ نہیں آپھی کچھ سناؤ اس
اور سنا کچھ خاص
کچھ خا نہیں آپ کچھ خا سنا ہاں میں نہیں گیا پھر مجھے اظہر نے بلا کھیلنے جانا ہے میں میں نہیں میں نے منع کیا پھر میں نے ان کو بال لی پھر وہ آئے پھر ہم نے گھر میں ہی کھیلا ا سافول میں نے
او
وہ رنگ گئے تھے میرا بابا گھر میں تھا اس لیے
اچھا اور سنا
کچھ نہیں یاد ہے کھ تو ہ
ہ لیکن وہ جانا وہ بہت گئے تھے اجاز گیا ہے ایجاز میں ہے آپ کو
ا انوں نے ب ن یہ ججس میں ادھر آ م میں پھر گییا واپ میں نے ان کو بالی اور ج گییا واپس
ہ ج کھیلنے جانا چاہیے لیکن جلدی واپس آنا چاہیے ایسا نہ مت ہے اور ٹپ سے پہلے واپس آنا چاہیے اور سنا
کچھ نہیں آپ بھی کچھ نا ہاں ہاں آپ کا پیپر کب ہے آپ ٹھیک ہے نسٹ فرائیڈے پ جلدی
ہاں اس کو تو بس تین دن ہی ہے نا چھٹیا
ٹھیک ہے
پھر میرا پیپر ہے میرا ایگزام ختم ہو ایگزام ختم نہیں ہوتا پیپر
م جو ہاں
پھر میرا دو بٹ ب
ہاں
ا آ مطلب
ہاں کل میں نے اس کو دیکھا تھا کسم سےمم مکس جب آپ کالج گئے نا ایگزام لینے اسی ٹائم میں نے دیکھا اس کو
ا وہوتھی نا اس
آپ سوم میں چڑھی نا
ہاں
شاید اسی ٹائم کی ایک بجے کی بعس شاید اسی کے ٹائم ماسک پہنی تھی نہیں نہیں ساری وہ چار بجے میں نے دیکھی ممی اور وہ پھر وہ میں نماز پڑھی گئی نا اس کا دادا ہے نا اسی کے ساتھ پھر بات کیت اور پھر وہ اس کا دادا نماز پڑھنے چلا گیا اور وہ پھر یہ کھیز م بھی نہیں ماں بھی سات یہ
اچچھا کہاں پہ
ادک بن پوراان
اچھا آپ کو دیکھا
میں اسے نہیں دیکھا مجھے مجھے لگا ہے یہ اس کی چھوٹی بہن ہے پھر میں نے د تک اس کو دیکھا نا پھر وہی تھی ہاں ہاں وہ بہت چھوٹی ہو گئی اس لیے میں مجھے لگ نہیں مش کی پہ ہے
مجھے بھی لگا یار پار سو میں نے بھی دیکا دس پندرہ دن سے مجھے لگا یہ چھوٹی بچ اچ ہے اس کو کیا ہوا وہ
کچھ کھای نہیں ہے
ہاں اور سنا
کس نے یہاں پ ہی پوچھنا
بس شکر اللہ تعالی کا اور سب ٹھیک ہے اچھا اور کیا چل رہا ہے پتا میں آج سے دو تین پ دن گ نا
پ کہاں پر ہاں میں نے سنا تھا سورش شار کے ساتھ
ہاں تب بہت مزہ آیا تھا پھر پھر دوست نے ڈن مارا لیکن آجمت ہے ان کوے
ان کو کس نے جانا ہے آج
ان کو جانا ہے وہ گاڑی ہے نا اس کی میں ہو جائیں گے
اس دن کس طر کا ڈوم میں سر ہاں ٹھیک ہے
اور سنا
ان کو ایف سی سی کیسا تھا
ان کو آسی
م ہاں
وہ بھی
ریاض ویں تھا
ا ہاں ارے وہ چلا گیا ہر جا ہ جار کی وہ تو
ہاں ہاں
وہاں پہ تھوڑی ن بولنگ اچھی ہوتی ہے نہا ہ ب
نائن
وہ
کھی پھر دوست نے اچھا کرکٹ کھیلا وسیم نے اچھا کلا اور سھن ہی اچھاا
آج ان کو ادھر ہیں سوائے پتھر ہوئے میچ
اور
کچھ نہیں ہے ابھی کچھ نا
اور کچھ خاص
وشواس نہیں ہے
اور ممی پاپا ٹھیک ہیں
ہاں گھر میں سب تھییک ہو
کوچھ نہیں آپ ہی کچھ سنا اس ٹائم کہاں پر ہو آپ ہاں ہاں ادج سا میں نے سناا پھر وہ اس کو کرنٹ دی تھی پاور نے ا نہیں نہیں پتا کیا گا چڑےا چوڑا ہی گ ساپ رہ تھاس رہ
پھر میں نے زور سے اپنی ممی کو بلایا
ٹھیک آپ کو سوچ بن کرنا تھا نا وہ ایسی وہ خراب ہو گیا اس ٹائم اگر دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے میں کیا کروں ہاں میں ب ج میں مے وہ کیا پ کچھ نہیں آتی کچھنا مجھے مجھے بہت ساری آ وہ کیا کہاں پر
انگلیوں دووں کو
کچھ نہیں آ پ بھی کچھ سا ہاں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے بڑ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہج ا ل ش ا جنا ہاں کوش نہیں وہ سب ٹھیک ہے ہاں اللہ ح